ہا
ہیلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیریت
سب خیریت
تو اور بتاؤ سب کیا چل رہا ہے
سب ٹھیک چل رہا ہے تم بتاؤ آج کے موسم کے دکھنے میں کیسا ہے ادھر
آج کا موسم بہت اچھا ہے پتاہ ہے آج کو اتنا بارش بھی ہوا ن کہ ایک دم بہت ہی اچھا لگا
ہاں
اور تم اسکول وغیرہ گی ہاں وہ رہاتا نہیں صبح کو ادھر ہو رہا تھا تھوڑا بہت بارش لیکن اتنا اچھا لگا نا ابھی ہوا بہت اچھا چل رہا ہے ایک دم
نہیں نہیں ادھر بارش ہی نہیں ہے
چلو انشاء اللہ ہو ہی جائے گا جلدی ہی اور بتاؤ تب اسکول
تو چھایا ہوا ہے لیکن مطلب بارش نہیں ہوگی
ہاں بادل چھایا ہوا وہ تو اچھا ہی ہے وہی جائے گا ان شاء اللہ شام تک بارش ہو جائے تو اور وہ اچھا ہے
بھائی بہت گرمی ہو رہی ہے نا
آج کل گرمی تو بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے کیا بولتے ہیں کہیں اگزام وغیرہ کا بھی ڈیٹ نکلا ہے کیا
نہیں ایسا تو کہیں میں دیکھی نہیں ابھی تک تم بتاؤ کوئی دیکھی ہو کیا
ا نہیں کچھ دن پہلے ہی ایگزام کا ا سیمسٹر تھرڈ کا یا کچھ آیا تھا بٹ پتا نہیں آ جائے گا
نہیں نہیں ابھی شاید سیمسٹر فائیو کا ایگزام چل رہا ہے کالج میں
او چلو سب ٹھیک ہی ہے ہم لوگ کبھی ہے اور چھ تاریخ کو بھی کالج جانا ہے
میرا گریجویشن نکل جائے بس
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ ہو جائے گا نکل جائے گا اچھے مارکس سے ہی پاس ہوگی
کی اچھا سا ہو جائے گریجویشن
انشاء اللہ نکل جائے گا ہم لوگ کبھی ہے چھ تاریخ آبزرویشن کے لیے کالج سے بھیجا جائے گا تو دیکھتے ہیں ہ دیکھتے ہیں میرا کیسے پار ہوتا ہے بس اچھا سے ہو جائے ٹیچنگ وغیرہ اسی کے لیے ہی جب جانا ہے
ہاں سب جاگا ہو جائے گا نہیں نہیں اب سو کے اٹھ گئے تھی ہاں فریش ہو رہی تھی
او تو دوپہر کا لنچ کی کہ نہیں
نہیں ابھی تو نہیں تھی تمہارا ہو گیا
ہاں میرا جسٹ ہوا ہے ابھی ہم کھا کے ہی آئے ہیں
اچھا اور بتاؤ ابھی کہیں گئے نہیں ہا ہاں ہاں ڈیوٹی
تو کب جائے گی
ابھی فی الحال میرا یہ آفٹر نون کا چل رہا ہے تو دو بجے سے ہوگا
او آج دو وجے سے ہے
ہوں
چلو ماشاء اللہ اچھا ہے یہ کچھ تو کر رہی ہے
تو وہی کچ تو کرنا پڑے گا نا ابھی کے جنریشن میں کچھ نہیں ہو سکتا بنا کچھ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا
ہوں بات تو صحیح بول رہے ہیں
ہمم
میرا بھی ابھی ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے ابھی
بئی اور کہیں گھومنے جا رہی ہو یہ نہیں
ابھی کہاں ابھی تو ایگزامس وغیرہ ہے چلو ابھی یہ ہو کے چلتے ہیں کہیں
ہاں ہاں میں بھی آؤں گی تب چلوں گی وہ جو ریسٹورینٹ گیا تھا نا وہیں پہ جائیں گے بہت اچھا تھا وہ
وہاں کا الگ ہی ہے وہاں کا جوس وغیرہ بہت اچھا ملتا ہے صحیح میں اور تب دبئی گئی تھی وہاں پہ شاپنگ کی کی نہیں
ج
ا ہاں دبئی گئی دبئی مین شاپنگ کی کی نہیں
اتنا مہنگا ہے کیا ہی شاپنگ کروں گی ج
دبئی میں بھی زیادہ مہنگا مہنگا کپڑا ہے
مہنگا بہت زیادہ مہنگا
ابواں تو ایک دم وہاں سے اچھا تو ہم لوگ کے جام
صرف ہاں صرف گھومنے گئے تھی تھی کچھ میں وہاں پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کی ہوں صرف گھومنے گئی تھی
کچھ خرید لیتی تو یاد رہتا کہ ہاں وہاں کا سامان ہم خریدے ہیں اپنے پاس رکھے ہیں وہاں کا ویڈیو وغیرہ ہی بس رکھی ہے ایک دو کپڑا لے آتی نا خرید کے ایئرنگ بھی خرید
نہیں نہیں صرف میں گھومی ہوں ادھر ادھر اور کچھ بھی نہیں کری
چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ کیا بولتے ہیں وہاں کا
تم دیکھنا
ایک دم ضرور کیوں نہیں بولتے ہیں وہاں کا ریسٹورینٹس وہاں کا ریسٹورینٹ سب کیسا تھا
وہاں کے ریسٹورینٹ مطلب ویسے تو انڈینس ریسٹورینٹ بھی ہے اور وہاں کے ریسٹورینٹ لیکن وہاں نان ویج بہت زیادہ ملتا ہے
ہاں
ہوں انڈین ریسٹورینٹ میں بھی سیم وہی ہے نان ویج زیادہ ہے ویج کا وہاں پہ کچھ اتا پتہ ہی نہیں رہتا
اور ریسٹورینٹ وغیرہ میں تیل مسالے کا سامان کچھ زیادہ ہی رہتا ہے نا اسی لیے بس
ہاں ویسے ریسٹورینٹ س بہت بڑا بڑا تھا جییتا ہم لوگ انڈیا ہے مطلب انڈیا مطلب کہ جتنا ہم لوگ جام تڑا ہو دو ریسٹورینٹ مل کے بنتا ہے ویسے ایک ہوگا
وہاں کا پاپولیشن زیادہ ہے نوپر وہاں کا اکنامک بھی بہت اچھا ہے اسی لیے
اور وہاں پہ اتنی صاف صفائی صاف ستھرا ہے لوگا بولو مت
ہاں
ہوں
ہیلو ماشاء اللہ صاف ستھرا
ہاں ویسے سب کا مطلب بہیو بھی اچھا ہے سب سے اچھا سے بات کرنا
ہاں وہ تو انسانیت میں سب کا ہی ہوتا ہے ج ڈر بھی بہت سب کا ہے بہیویئر تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہی رہتا ہے
ہاں
لیکن ٹھیک ہے یہاں کا ریسٹورینٹ بھی ٹھیک ہے
ہاں وہاں برخوں کا پورا ایک دکھ وہاں پہ برقے کا ایک پورا سا مال ہے بس برقے ہی بر قے وہاں پہ
ادھر ادھر وہاں کنٹری میں یہی سب چلتا ہے
ہ لیکن برقے اچھے بھی دکھ رہے تھے بہت اچھے اچھے بر قے تھے
تب آؤ کبھی ادھر گھومنے جائیں گے ساتھ میں بہت دن سے گھومیں نہیں ہے کہیں
ہاں بھائی آؤں گی میں فری ہوں گی
کیا کرینگے
تم کسی کے ساتھ گھومنے نہیں جا رہی ابھی ہے دو تین منتھ تو ہے
ہاں گئے تھے ہم فرینڈ لوگ کے ساتھ گئے تھے گھومنے کے لیے
ہوں
اچھا لگا تھا کہ دھوپ بہت زیادہ ہے تھ ہ
دھوپ زیادہ ہے ارے مت پوچھو اتنی گرمی وہاں پہ بھی ہاں وہاں پہ بھی بہت گرمی تھی
ا گرمی ابھی گرمی کا موسم میں ایک دم کیا ہی بولے
وہاں پہ پہ بہت گرمی تھی حد سے زیادہ گرمی تھی اتا دھوپ تھا کہ پوری ٹائمنگ آ جا رہی تھی
ہاں بس ہاں ا بس ونٹر سیزن آئے تب اچھا لگے گا گھومنے میں
ہاں
گرمی میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے ایک دم تھوڑا ایک دم من نہیں لگتا ہے کہیں پ پتہ ہے
پوچھو ہمیں پتہ ہے وہاں پہ مطلب صرف پانچ دس منٹ کے لیے میں باہر چلی تھی وہاں پہ بیچ مے دوں گی نا تو پورا بلیک ہو گیا تھا
ہاں
ہاں
دھپ کے کرا دھوپ کے کارن ہاں دھپ اس کے کران ایک دم چہرہ ہے نہ نکھار اتر جاتا ہے اور
مت پوچھو میک اپ بھی کام نہیں کرتا ہے وہاں پے
دھوپ میں میک اپ کرنا ہی کی وسا ہوسب جائے گا اس لیے نارمل لو نیچرل زیادہ بیسٹ
ایک بار گھومنے تم اور میں تو کتنا کالا
ایک دام حالت خراب
ہاں وہی سیم ویسا ہی تھا ہاں سیم ویسا ہی تھا وہ پہ
ہاں لیکن وہاں کا روڈ ایک دم روڈ کا جو نظارہ تھا بہت اچھا دکھ رہا تھا
ہاں تم کو میں دبئی کا ویڈیو بھیجی ہوں شاید تم دیکھنا میں گروپ میں ڈالی تھی
ہاں گروپ میں بھیجی تھی وہ والہ دیکھیے ہے اچھا تھا وہاں کو وہا جو وہاں کا جو بارڈر دکھائی تھی وہ بارڈر بت صاف ستھرا دکھ رہا ہے اور اس میں کچھ ملایا جاتا ہے کیا کیمیکل
پتا نہیں بٹ بہت اچھا اور وہ وہ سوچ پانی کے ساتھ سھ جو پانی اوپر جا رہا تھا اس کے ساتھ سھ آگ بھی جا رہا تھا پر ویڈیو دیکھنا اچھا سےر
وہی تو کچھ اس ہوگا نا سسٹم اپنے تو کچھ نہیں ہوتا ہے ویسا
لیکن وہاں پتہ ایک پروابلم کیا تھی کہ میرا انڈین نمبر ون چل ہی نہیں رہا تھا کوئی ریسٹورینٹ یا پھر کوئی کوئی ریسٹورینٹ یا کوئی ہوٹل پہ ہم لوگ جس پہ تھے اس پہ سے وائی فائی کنیکٹ کر رہے تھے
اچھا تو پھر وہاں پہ بات تو پھر وہاں سے بات کیسے ہو رہا تھا یہاں
میں بات ہی نہیں کر پائی جتنے دن تھی صرف گھر جب اس پہ آتی تھی ہوٹل پہ تب جا کے گھر والوں سے بات ہوتی تھی وائف کنیکٹ کر کے اور ویسے بھی پتا ہے وہاں باٹم ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ایک واٹم ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے تب انڈیا میں فون آتا ہے مطلب فون لگتا ہے
وہ مطلب کہ جو انڈیا کا نمبر وہاں نہیں چلتا ہے نا
نہیں نہیں چلتا ہے
اب تو اگر کہیں ہم اگر کہیں گھومنے بھی جائیں الگ ٹور پہ تو کیا بولتے ہیں پہلے سے ریڈی ہو کے جانا پڑے گا
ہاں سب کچھ سمج مطلب سب کچھ ایک دم نارمل جاننا پڑے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا
ہمم کیونکہ نہیں جانے گے تو پھر وہاں پہ جا کے دقت ہوگا ہم لوگ کو بہت پریشانی ہو جائے گی
وہ فرسٹ ٹائم تو بہت پرابلم ہوئی
ہاں چھوڑو ویسے اپ اس بار گئی تھی سیکنڈ ٹائم کم سے کم اچھا تو لگا
ہاں تھوڑا کمفرٹیبل تھا سیکنڈ ٹائم
ہاں ہاں ابھی نیکسٹ ٹائم کہاں جائے گی
ابھی کچھ ڈسائڈ تو ہوا نہیں ہے اور ویسے بھی ابھی کبھی چھٹی ہے نہیں تو ابھی اکٹوبر تک ہی ہوگا کچھ بھی پلان ہوگا ٹرپ کا تو کیونکہ اکٹوبر میں چھٹی ملتا ہے نا ہاں
تو اکٹوبر میں کتنا دن تک چھٹی ملتا ہے
سب چار ایک ثابتہ تو چھٹی رہتی ہی ہے
ہ ایک سپتہ تک چھٹی مل جائے گ تو ایک سپتہ چھٹی ملے گا تو گھر آئے گی کہ کہیں گھومنے جائے گی
ہیلو
گھومنے کہاں جائے گی پھر ہاں
تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی تھی
اچھا بولو گھومنے پھر کہاں جائے گی اکٹوبر میں چھٹی ہوا تو
اکتوبر میں چھٹی ہوگی تو ایسے سوچ ہی نہیں ہے میں بول لی جاؤں گی تو ادر کنٹری ہی جاؤں گی
ہاں نہیں چلو ٹھیک ہی ہے چلو سب خیریت سے رہنا ہم بھی خیریت سے رہیں گے
یہ تم کہا جارہی ہو جارہی ہو کیا کہیں بھی
اہ نہیں جائیں گے دیکھیں گے جب ہاں ہاں
تم بی پلان بناؤ